السلامحۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
آپ ٹھیک ہو
جی الحمد اللہ اپ بتائیے
بس ٹھیک گھر میں سبھی ٹھیک
جی اور سب خریت
جی شکر اللہ کا سب خیریت
جی اللہ کا شکر تو آل ٹائم کانا انسان کا نا سب اللہ کا ہی کرم ہے جو انسان پر ہے
جی
جی اور بتائیے کیا کر رہی ہیں آپ
بس بیٹھے تھے کھانا کھایا تھا تو بیٹھے
اور سب خریت ہے
ہاں سب خیریت
اچھا اور نماز
ہاں نماز پڑھی
اچھا ویسے پڑھنا چاہیے نااز نماز میں تو سکون ہے انسان کو ہے
ہاں یہ بات صحی ہے
جی اور بتائیں
آپ نے پڑی نماز
جی جی میں میں تو روز ہی پڑھتی ہوں پانچوں وقت کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہدایت دی ہے کہ پانچ وقت کی نماز قرآن اچھی تعلیم
ہاں یہ بات صحی ہے
ماشاء اللہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہے آپ بتائیے
بس میں بھی پہلے نماز ہی پڑھتی ہوں پھر کھاتے ہیں کھانا
ہ ہاں ہاں صحی بھی ہے نا نماز کھانا کھانے کے بعد انسان کمفرٹ نہیں ہوتا ہے نا تو نماز پڑھ لے پھر اس کے بعد فارغ ہو جائے سارے کاموں سے تو پھر کھانا کھائے تو پھر اچھا بھی لگ تا ہے پھر انسان اپنا ریس آرام کر لیتا ہے
ہاں یہ بہت صحیح ہے
جی اور سب خیریت ہے
ہاں شکر اللہ سب خیریت ہیں
ہوں اور آپ کے یہاں سب نماز فرن کرتے ہیں
ہاں سارے بڑھتے ہیں
پڑھنا بھی چاہیے ی جو نہیں پڑھ رہا تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور انسان کو ہے نا علم دینا چاہیے ایک دوسرے کو بتانا چاہیے اچھی بات کیا آپ نماز پڑھی ہے ہے نا یہ سارے سب آپ کے کام ہے اپنے ہی امال نامے میں لکھے جائیں گے
ہاںاں یہ بات صحی ہے
جی نیک کام کرنا چاہیے انسان کو اس کے ہر ایک چیز کے نیک یا فرشتے لکھ ریتے وال ٹائم اور ہر وقت کلمہ کا ذکر کرنا چاہیے جی جی اس میں بہت سکون ہے کہیں سکون نہ ملے گا آپ کو لیکن آپ نماز میں بیٹھی نماز پڑھیے اللہ کا ذکر کرے قرآن پڑھیے پھر دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے
ہاں بسے
جی
اور
اور سب خيریت ہے اور کیا کر رہی ہیں ابھی آپ
بس بیٹھی تھی گرمی ہے بہت زیادہ
ہاں ہاں وہ تو ہے ہی ہے گرمی تو ابھی موسم ماشاءاللہ سے ابھی تو اچھا ہی ہے ہوا چل رہی ہے تھوڑا سا ا دھوپ کم ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ موسم ابھی یہاں ایک کا تو صحیح ہے
ہاں
کہاں سے ویسے آپ بول رہی ہیں کہاں کی رہنے والی
ہم سرینگر سے
اچھا اچھا وہاں پہ ابھی گرمی ہے
جی جی بہت گرمی ہے
اچھا اچھا ہو گیا ہو جائے گا ہم یہ مدھیہ پردیش سے
وہاں بھی ہوگی بہت زیادہ گرمی
جی جی گرمی تو ہے ہی یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تھوڑا سا ٹمپریچر نارمل ہے
ہاں
جی جی اچھا موسم ہے یہاں کا تھوڑا
ہمم گرمی کی وجہ سے کہیں باہر بھی نہیں جا پاتے ہیں
نہیں تو گرمی میں نہیں اچھا لگتا ہے نا کیا دھوپ بہت زیادہ رہتی ہے تو انسان کو ویسے بھی گھر پہ ہی رہنا چاہیے زیادہ کام ضروری ہے تو پھر انسان جاتا ہے
وہی جب کچھ کام ہوتا ہے انسان بولتے ہیں جائیں گے وہاں سے جب دھوپ ہوتی ہے پھر بولتے ہیں چوڑو
جی جی جی جی جی جی جی اور بتائیے
بس میں نیمبو پانی بنا رہی تھی بچوں کے لیے
جی جی جی
میں نے سوچا یہ اچھا ہے باہر کے جوس سے بہتر ہے
ہاں ویسے ہی انسان کو زیادہ فالتو میں باہر نہیں جانا چاہیے گھر پے ہی رہنا چاہیے
ہاں اوپر سے بچوں کو بھی اب گھر ملاتے ہاں
آپ قرآن پڑھلیتی ہیں
ہاں پڑتی ہوں
ہاں روز
روز پڑھتی ہوں ہاں صبح کے ٹائم زیادہ پڑھتی ہوں
ماشاءاللہ ویسے بھی روز ہی پڑھنا چاہیے سکون ہے نا
ہاں
جی جی
اللہ کا شکر ہے
ہاں ہدایت دی ہے جس کو نہیں دی ہے تو اللہ باکی اللہ سے یہی دعا ہے کے مجھے ہدایت دے ہنا اللہ ہر ہر مومن مسلمان کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق دے
ہاں
اور بتائیں
آپ پڑھتی ہو قرآن
جی جی میں نے بھی آپ سے بتایا ہے نا کہ میرا تو روٹین ہے روز کا ہی کیونکہ مجھے اس پہ زیادہ انٹرسٹ بھی ہے اور کہتے ہیں نا جہاں سکون ملے اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے
ہاں یہ بات صحی ہے
مجھے تو بہت سکون بھی ملتا ہے پلس کیا ہے کہ اپنے ہی فائدے ہیں نماز قران کر کے ہے نا اپنے ہی فائدے ہیں سارے نماز قرآان کر کے
ہاں ہاں
جی تو انسان کو جتنا ہو سکے
اسی سے اللہ تعالی رض کا بھی ہمیں کرتا ہے ہر کسی چیز کا
جی بالکل بے شک
اللہ بولتا ہے آپ ایک قدم میرے آ گیا میں آؤں گا دس قدم
جی بے شر بے شکر اللہ ہر ٹائم ٹائم اپنے بندوں کے ساتھ ہے م س ار موت سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے نا اپنے بندوں سے بندے خود کہیں نہ کہیں مطلب اپنے آپ کو سوچتے میں بہت اکیلا ہوں اورے اللہ کیا لیکن ایک بار اللہ پاس انسان جا کے تو دیکھے پھر دیکھیے اللہ پاک ہر ایک وہ چیزیں سنو سکتا ہے جو انسان کا بھی سوچ بھی نہیں سکتا
ہاں یہ بات سچ ہے صحیح ہے یہ بات
انسان جتنا ہو سکے اچھے ہی کام پہ اور
گھر میں سارے قرآن پڑھتے ہیں کیا خالیا
نہیں میں پڑھتی ہوں میرے فادر میرے ابو جانے پڑھتے ہیں
ہاں
جی جی جی
ھ
میری دادی پڑھتی تھی ابھی اس ٹائم ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو بیڈ ریسٹ میں ہے اس کی وجہ سے نہیں پڑ پا رہی ہیں باقی اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر پہ سارے لوگ اچھے ذمہ دار ہیں اور جو کمرہ اللہ سے دوا ہے تھ ان کو بھی دایا تھ اللہ اور ان شاء اللہ وہ بھی ہو جائے گ کیا اللہ پاس ہر بہترین بہترین بہترین سے بھی زیادہ نوازنے والے ہیں نا
ہاں
جی ناقابل فہم
یہ ہمیں اللہ نے دیے ہے گفٹ یہ چیزیں جب ہمیں یہ اس سنبالنی نہیں آئے گی پھر ہمیں کچھ نہیں آئے گا
نشک نشک ج صحیح خل
اگر گھر پہ چھوٹے بچے ہوں گے ان کو بھی اچھی تربیت دیے سکھائے قرآن پڑھے نماز پڑھے ویسے بھی جب جو بڑے کرتے ہیں وہی چھوٹے بھی کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھیں گے چھوٹے بچے بھی و ص ہی کریں گے ہم غلط کی طرح جائیں گے بچے بھی ویسا ہی کریں گے
جی بالکلی بالکل بھائی نا گارجن گھر کے اچھے ہیں تو سارا ماحول اچھا ہے
ہاں
ہوں جی آپ بالکل صحیح فرمائیے
اور
جی
اور
اور سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے بس انسان کو اپنا جتنا ہو سکے ٹائم اسی پر بتانا چاہیے اپنے کام کے بعد فارغ ہونے کے بعد نماز قران ہے نا اور اچھے علم کی طرف ہے نا
ہاں
جی جی
بات صحیح ہے
فضول ادھر ادھر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے سے اچھا ہے اپنے اسلام کی طرف اور اسلام کیا کہہ رہا ہے باریکی اس کی سمجھنی چاہیے اور اچھے انسان کے ہر انسان کے ساتھ اچھا ا اپنا اخلاق رکھنا چاہیے ہے نا
ہاں
جی جی
حسد نہیں رکھنا چاہیے کسی کا
یہ تو بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے تو اللہ کو بالکل پسند نہیں اللہ
انسان کی نیت ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے دوسروں کے لیے
بالکل بالکل بے شک اپ صحیح کہہ رہی ہے
اور
اور سب الحمد اللہ سب کچھ الحمد اللہ ہے سنائیں
امی اب اٹھی
جی
امی اب اٹھی
جی میری امی امی سب ٹھیک ہے میرے گھر پہ ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے اپ بتائیے اپ سب ٹھیک ہے امی ابو
جی شکر سب ٹھیک ہے اللہ کی مہربانی سے سب ٹھیک ہے
ماشاء اللہ سے ہونا بھی چاہیے ہے نا
ہاں
جی بس انسان کو ہمیشہ نیک کام کرے اور صحیح راہ پہ چلے اور اللہ کی عبادت کرے ہے نا سب بہترین ہی ہوگا
ہ چلیے انشاء اللہ کر تے ہیں اور بات اوکے اوکے اللہ حافظ